ہ
ہائے کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
میں تو ٹھیک ہی ہوں اور گھر میں سب کوئی کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے ادر گھر میں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اچھا اور آپ مطلب کر کیا رہے ہو ابھی
میں تو بیٹھی ہوں
اچھا کچھ نہیں اب مطلب کہیں گھومنے جاتے ہو سفر میں کہیں بھی گھومنے جاتے ہو
ہاں جاتی تو ہوں لیکن ابھی ویدر اتنا خراب ہے کہ کہیں جانا اور نہ جانا تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے ہمارے ادھر بہت ویدر خراب تو آپ لوگ کے ادھر کیسا ہے
ادھر میرے لو گ کےادھر تو ٹھیک ہے
اچھا ہمارے ادھر تو بارش ہو رہی ہے کب دھوپ اٹھ رہی ہے کب پتا ہی نہیں چل رہا ہے
اچھا اچھا جی اور مطلب کیا مطلب کھانا کھانا بنا لیا آپ نے
ہو گیا آپ کا ہوا
جی ہو گیا ناشتہ وغیرہ مطلب ناشتے میں کیا بنایا تھا
آج نے میگی منچورین بنایا تھا
اچھا یہ نیو ہو ریسپی یہ صرف میگی کا میں نے سنا تھا یہ من
ہاں میگی کا منچورین آپ نے کبھی ٹرائی کیا ہے
نہیں نہیں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا آپ بتا سکتے ہو
ہاں میں ریسیپی بتاتی ہوں آپ کو آپ ٹرائی کرنا
جی جی بتائیے
اگر آپ دو لوگوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں نا تو میں آپ کو سامگری بتات ہو پہلے بوائل کرنے کے لیے میگی بالس کے لیے ٹھیک ہے دو پیکٹ میگی پانی دو کپ میگی ابالنے کے لیے پیاز ایک چھوٹا باریک کٹا شملا مرچ ایک سے دو اگر ہو تو اگر آپ مطلب شملہ مرچ آپ کے گھر میں اویلیبل ہے تو
جی جی
گاجر دو چمچ کسا ہوا کن فلاور تین چمچ میدا دو چمچ لال مرچ پاؤڈر ایک سے دو چمچ نمک سواد انسار سر جیسا آپ کو پسند آئے تیل
جی
ایل بھی مطلب جتنا آپ کو لگے گا منچورن گریوی کے لیے تیل دو چمچ ادرک لہسن ایک چمچ باریک کٹا ہری مرچ دو بیج کے کٹی اپ اس میں ہری مرچ بھی لے سکتے ہیں اور ایسے مطلب لال مرچ بھی لے سکتے ہیں پیاز اور سیملا مرچ پیاز لیجے اپ ایک سے دو ڈیڑ میں ہی ہو جائیں گے باریک کٹی ہوئی
ہوں
اور شملہ لیجیے اپ جتنا اپ کو پسند ائے مجھے تو اتنا پسند نہیں ہے
اچھا
اور ٹمیٹو کا چپ دو چمچ اور سویا سوس ایک چمچ چلی سوس ایک چمچ ونیگر دو چمچ کون فلاور ایک چمچ اور پانی تین چمچ گھولا کے لیے
ہوں ہوں
نمک سواد انوسار ہری دھنیا اپ لیجیے باریک کٹی ہوئی ایک سے ڈیڑھ چمچ
ہاں
میگی بالس کو پہلے اسی پرسینٹ ابال لیجے پانی میں اور پھر ٹھنڈا ہونے کے لیے نکال دیجیے میں پیاز شملہ مرچ گاجر کون فلاور میدا نمک مرچ ملا دیجیے
اچھا
چھوٹے بالس بنا لیجیے اس کے ہاتھوں سے جیسے لڈو ہوتے ہیں نا ویسے ہی اور گرم تیل میں تھوڑا سا گولڈن کرسپی کر لیجیے اور پھر ٹیشو پیپر یا پھر کوئی بھی ایسا پیپر ہو اس پہ اپ نکال کے ریکھیے
جی جی
اور پھر گریوی کے لیے کڑھائی میں تیل لیجیے اسے گرم کیجیے اس کے بعد ادرک اور لہسن کو پہلے ڈالیے جو باریک کٹی ہوئی تھی نا جیسے اس کا گند پہلے ہٹ جائے کیوںکہ ادرک اور لہسن میں کند اگتا ہے
ہاں اس میں اسمل زیادہ ہوتی ہے نا مطلب کی ہاں جی جی
اس کے بعد پیاز شملہ مرچ ڈال کر ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے پکائیے جیسے وہ تھوڑا سا گولڈن براون ہونے لگے تب تک اس کے بعد اس اس میں کیچپ ڈالیے سویا سوس ڈالیے چلی سوس ونیگر نمک اور ایک سے دو چمچ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے پھر اس کے بعد اس مسالے کو تھوڑا چلائیے
جی
اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا پک جائے نا جیسے فائ منٹ کے لیے اپ اسے چلائیے جیسے مسالے میں گند چھوڑ دیں اور کیچپ جو ہم نے ڈالا ہے نا وہ اچھا لگے اس کے بعد اپ اس میں کون فلاور ڈال کے تھوڑا سا گریوی بنا لیجیے جسے مسالے سے گریوی کیسی ہوتی ہے اوسے اور دھیمی ہاتھ پ پکاتے جائیے اس کے بعد گریوی میں مکس بال کو ہلکے ہاتھوں سے ڈالیے اس کے بعد اسے مکس کیجیے جیسے وہ ٹوٹ نا دھیان رکھیے گا اور پھر جب وہ تھوڑا سا پکا ت نے لگے جیسے پانی تھوڑا سا ابلنے کیسے لگتے ہیں ویسے تب آپ اسے اسے اوپر سے آپ ہرا دھنیا ڈال دیجے ٹیسٹ کے لیے اچھا آئے گا بس ریڈی ہے آپ کے میگی منچورین آپ پیسنی چاہیے تو بالس کو مطلب کھانے کے پہلے ہی ڈال سکتے یا پھر آپ گریوی بنا کے آپ اگر مطلب چاہتے ہیں کہ مجھے میگی منچورین بالکل کرسپی کرسپی چاہیے تو آپ جب ابالتے ہیں نا تیل میں تو اسے نکالنے کے بعد جب گریوی ابل جائے تو کوئی بھی برتن میں ایڈ کیجے گریوی کو اس کے بعد آپ کھانے کے ٹائم بھی اسے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کرسپ چاہیے تو کیونکہ وہ پانی میں جانے کے بعد تو تھوڑا مطلب نرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو نہیں چاہیے کرسپی تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں
اچھا
اگر آپ ڈرائی منچورین بنانا چاہتے ہیں جیسے پانی کے ساتھ رہے تو آپ اس میں ایک سے چار چمچ پانی ایڈ کر کے بھی اسے مطلب پکا سکتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے وہ اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کرسپی کرسپی ہو تو آپ صرف گریوی نکال لیجیے یا مانچورین کے اوپر آپ ڈھال بھی سکتے ہیں یا پھر مانچورین کو اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں
اچھا اچھاچھا چلے اچھی ریسپی آپ نے بتائی ہے اور من منچورین میگی کی ریسپی نیو ریسپی ہے انشاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی میں
ہاں آپ ایک بار ٹرائی کرنا مجھے تو بہت
ہاں ہاں جی میگی تو ویسے میں کھاتی نہیں ہوں ہ ہاں میں نہیں کھاتی میگی لیکن ضرور ٹرائی کروں گی میں
ہاں آپ ایک بار ٹرا ئی کرنا
جی جی
بہت ہی اچھی ریسیپی ہے
ہاں اور جیسے مطلب یہ جو مطلب کہ نوڈلس
اچھا اچھا جی جی جیسے بیچن ڈال بھی بناائے ہو آپ
ہاں میں گھر میں ایک نئی ریسیپی بتا رہی ہوں آپ کو جو سینڈوچ ہے مجھے بہت پسند ہے وہ سینڈوچ نہیں ہے ویسے آپ ایک بار بنا کے دیکھنا یہ بہت ہی آسان آسان طریقے سے بنتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پورا ویج بتاتی ہوں یہ ریسیپی ہے مطلب آپ جیسے بریڈ لاتے ہیں نا جو پیس بریڈ ہوتا ہے وہ بریڈ یہ مت بنا گھر میں مجھے بہت آنے کا من کرتا ہے گھر کچھ نہیں رہتا ہے تب تو اس کے لیے ن پہلے میں چار سے پانچ بڑے آلو لیتی ہوں اس کے بعد آپ اسے اچھے سے دھو لیجیے اسے دھونے کے بعد کوکر میں اسے تین سے چار سٹی تک ہونے دیجیے اس میں نمک ایڈ کرنا پانی میں اس کے بعد اسے ہونے دیجیے اور اپ جو بریڈ لائے نا اس کے کے چاروں طرف جو کالے والے سیب ہوتے ہیں اسے کٹ کر لیجیے
جی جی
اس کے بعد اسے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے نہیں بھی کٹ کٹ کر کے کھا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ بریڈ کھاتے ہیں نا باہر بھی اور کٹ کر کے بھی کھا سکتے ہیں دونوں میں ہی آپ کو ٹیسٹ آئیں گے تو آپ اسے چاروں طرف سے کٹ کر لیجے وہ کالا لیئر ہٹا کے آ وہ جو سادہ والا ہے نا اسے دو پیس میں کاٹ لیجے اسے دو پیس میں کاٹ لیجیے اور آپ بنا تیل کے کھانے جاتے ہیں مطلب زیادہ آئلی نہیں چاہتے ہیں نا تو آپ یہ ریسیپی ٹرائی کرنا بہت ہی اچھا ریسیپی ہے اس میں زیادہ آئل نہیں ویسٹ ہوتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے تو پہلے آپ اسے بیس سے کٹ کر لیجیے جیسے بریڈ بنتا ہے نا جیسے ہم بریڈ کھاتے ہیں دکان میں تین گنا سیف والا ویسے تین گنا سیف کر لیجے تو وہ ایگ بریڈ ریڈی ہے دو پیس میں اس کے بھیتر ہی آپ کو اسٹفنگ بنانی ہے اسٹفنگ کے لیے کیا چاہیے میں آپ کو بتی ہوں جیسے آلو ابل جائے تو اسے اتار لیجے اس کے بعد اس آلو اس آلو میں آپ اسے ھڑا ہونے کے لگی سس کرے اچھے سے اس بعد انگریڈینٹ کیا لگیں گے میں بتاتی ہوں باریک کٹی ہوئی پیاز
ہاں
آپ اگر مسالہ ایڈ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے بنا مسالے کے بھی کر سکتی ہیں ہ تو پہلے پیاز لے لیجے اسے باریکی کاٹ لیجے ہرا دھنیا لے لیجے ہری مرچ لے لیجیے ہلدی نمک تیل پہلے کڑھائی لیجے اسے تھوڑا سا گرم ہونے تک پکنے دیجیے پھر جب وہ گرم ہو جائے تیل تو اس میں تھوڑا سا پیاز ڈالیے اور ہری مرچ پھر اسے اچھے سے بھونیے جب تک وہ گولڈ براؤن نہ ہو جب وہ گول براؤن ہو جائے تو سر نمک اور ہلدی ایڈ کیجے نمک ہلدی آپ میگی مسالہ یا پھر مطلب اب ٹیسٹ کے لیے کوئی بھی مسالہ جیسے چاٹ مسالہ ہوتا ہے آپ وہ سب ایڈ کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا سوس ایڈ کر دیجیے ٹمیٹو سوس چلی سوس میں اس کو ایڈ کر دیجیے پھر تھوڑا سا وہ مسالہ کو بھج لیجیے اور پھر بھوننے کے بعد آپ جو آلو میس کیا ہوا تھا نا اسے ایڈ کر دیجے پھر کڑھائی میں اس سب کو ایک ساتھ اچھے سے میش کر لیجے چلا لیجے اس کے ساتھ مکس کر لیجے پھر آپ گرم گرم اسے ایک برتن میں نکال لیجیے ٹھنڈا ہونے تک پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو ایک بار ہاتھوں سے اچھے سے جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے ویسے ہی گوند کے اسے تیار کر لیجے تیار کرنے کے بعد جو بریڈ ہم نے پیس پیس کر کے رکھی تھی اس پہ آپ بیچ میں اسٹفنگ ڈالیے ایک بریڈ پہ اس کے اوپر اور ایک بیڈ دیجیے اس کے بعد آپ اندر جب اسٹفنگ دیجے گا نا تو آلو دینے سے سے پہلے آپ اس میں سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کرتی مجھے اتنا نہیں پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں اور آپ اس کے بیچ میں ہی جو ہرا دھنیا ہم نے رکھا تھا نا اسے دے دیجے اس کے بعد اوپر سے اور ایک گرڈ دیک کے اور لئر کا بلیٹ کیجیے اور آپ تو توا میں بھی کر سکتی ہیں یا پھر آپ چھان کے بھی کر سکتی ہیں مجھے تواے میں زیادہ پسند ہے پسند ہے تو اس کے لیے آپ تروے کو گرم کیجیے چولہے میں یا گیس میں اس پہ آپ تھوڑا سا تیل دیجیے تھوڑے تھوڑے کر کے تیل لگیں گے اس میں زیادہ تیل نہیں یوز ہوتا تو یہ ہیلدی ہے تو اس میں تیل ایڈ کیجیے اس کے بعد اس بریڈ کو دونوں طرف سے اچھے سے سینک لیجے کرسپی ہونے تک جب وہ کرسپی ہو جائے تو کوئی بھی برت ن میں نکالے آپ اسے ٹمیٹو سوس یا فیر مطلب ہری سوس یا ہاں کسی کے ساتھ بھی سرف
یے سب چیز کے ساتھ مطلب سب کر سکتے جی جی چلے آپ نے بہت اچھی ریسپی بتائی ہے اور آسان بھی ہے ان ضرور ٹرائی کروں گی آ شام میں
ہاں اپ ٹرائی کرنا
جی جی ٹھیک ہے پھر بائے
ٹھیک ہے بائے
باے